ککم بائی جا
وعلیکم السلام آائی جان گسے
بڑھیا بھائی جان بڑھیا ایک دم
اچھا اچھا اور ٹی وی وی وی دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو
بالکل بھائی ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں
اچھا
ہاں
تو یہی ہے کہ آج کل وہ وہاں کھانا وانا ہو گیا
بالکل بھائی جان ہو گیا آپ کا ہو گیا
ہاں ہاں ابھی ابھی کھایا ہے اور جی جی سب کریے بیگم کیسے آپ کی
ابھی شادی نہیں ہوئی بھائی یار
ارے بھائی جان شادی نہیں کی
نہیں آپ
نک آ ہاں میرا تو نکاح ہو گیا
اچھااں یار
جی بیگم آپ کو بلا رہی تھی آپ آئے ہی نہیں
آپ کی بیڈم
جی جی بلا رہی تھی کہ ابشیک بھائی جان کو ابشیک میاں کو بلا لو
ارے بھائی آب کیاسی بات کر رہے ہو آئےیں گ کئی
جی تو بھائی جان تھوڑا سیر ٹی وی پر بات کری جائے شرے ڈیجیٹل پر جی تو مطلب جی تو آج مطلب ہم ایسے اثاس اور عالمی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جس سے ہماری پوری نسل ہی نہیں بلکہ جکڑ لیا ہے اور آج کی گفتگو کا موجوع ہے ٹی وی اور موبائل کا بھیجا استعمال اور اس کے مجیر اثرات تو بھائی جان کچھ اچھے فرمائیں گے
فرمائ گے صحیح بات بلی آپ نےھیک سج ڈیجیٹل کا قدر ایر غلام ہو چکا ہے جس کے د استقبال شروعات میں رج کامت انت موبائل کی کرتم روشنی سے ہوتا ہے ٹی وی موبائل ہماری زندگی کی ضرورت تو ہے مگر افسوس ہے کہ اب یہ ذہنی اصر کا سبند بن چکے ہیں
جی جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے تو یہی ہے جناب مطلب آپ نے درست فرمایا یہ ایک نہایت اور تصویقناک صورت فی حال ہے ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے مگر انسان جو ہے ٹیکنالوجی کے مقوب بن گیا ہے اور چاہے وہ ٹی وی کا جو فول ونگ ہو موبائل کی لااتنائی اسکرولنگ ہو اس لف سے جو ہمارے طرج مشرات اور اقلت کو جو ہے پوری متاثر ہو گیا ہے
بالکل بھائی جان ایک دم درست فرمئے جی ہاں ایک کام رہ اس میں بدلا میں ہمارے سکون اور ہماری تنائی کو چھین لیا ہے آج ڈجیٹل گاہ ہماری مھے اثرات ہے اور اس کے پ روشنی ڈالتے ہیں اسکن کے بیجان استعمال سے مجر اثرات بر اور جسمی کنج بیانی
بالکل تو بھائی جان جو گھنٹوں مسلسل ٹی وی موبائل کی اسکرین ٹکٹکی بند کر دیکھنے سے جو ہماری برسات جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ غلط جاویے سے بیٹھنے سے موبائل چلانے کی وجہ سے گردن پڑ کی اڈی جو ہے ارا نوجوان کے ہوتے جا رہے ہیں جسمانی سرم سرم گرمیاں م خود ہونے سے موٹاپا اور مخارے کا جو ہے مقدر بن چکا ہے جناب
بالکل بھائی چانس بالکل درست فوائے آج ہر دوسرا شخص راتوں کی راتوں کو جا جاگنے اور صبح کی قہمی محسوس کرنے کی شکایت کرتا ہے اس کا بےیابوی اور کیندر کے پیے کیام ایک مت ہے
جی تو یہی ہے جناب کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو اس کی وجہ سے کلیدی سبب اور موبائل سے نکلنے والی جو ن نیلی جو روشنیاں ہیں اور یہ ہمارے دماغ کو محفوظ سندیش دیتی ہیں اور ابھی دن ہے جس سے کہ جس سے ہماری والا ہارمون جو ہے خارج نہیں ہو پاتا اور نتیجہ ہے کہ انسان کو کم خوابی کا شکار ہو جاتا ہے اور پرھر اس سے جو ہے نیند کی کمی ہونے لگتی ہے اور چڑچڑاپن آدی میں تبدیل ہو جاتا ہے
بالکل بھ جان نہیں ہے بھائی جان بڑھیا فرمائے
جی
یہ کتنی عجب بگڑ ہے کہ سوشل میڈیا کے بدولت ہم دنیا بھر میں اجنبی لوگوں سے مج جڑیں ہوئے مگر ایک ہی چت کے نیچے بیٹھ کر اپنے انجیزوں میلا دور ہے
بالکل بالکل آپ نے جو کہ جانے مطلب آج آج ایک ہی کمرے کے چار افراد بیٹھے ہوتے ہیں مگر کسی کے کہوے گفتگو نہیں ہوتا سب آپ نے اپنے ڈیجیٹل دنیا میں مصروف رہتے ہیں اور جو آپسی رفاق آ ہمدردی اور اس نے ایک اخلاس کو جو ہے مجروم کر دیا ہے لوگ بھیڑا بھیڑ باڑ میں تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں اس ڈیجیٹل اسری سے نجات کا تدارک اس کے بارے میں کچھ بتائیں
تل کوول بیا یقین حالانکہ یقین نازک ہے مگر اس دلدل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئیاب امن نیم تو ضرور ہے ہوگا ہم اپنی ذہنی عادت آزادی کو دوبارہ کیسے ملا ہے سکتے
جی جی بالکل بالکل جناب تو یہی ہے کہ اس کے لیے جو ہمیں اپنی زندگی کو افرات تفریت کو چھوڑ کر معتدل راستہ اختیار کرنا ہوگا اس کے لیے چند قدیلی طریقے یہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا سے مطلب آپ ہتے ہفتے میں کم سے کم ایک دن یا دن میں چند گھٹا خاصکر کے ساتھ مکمل کرنا کھانا کھاتے وقت یا موبائل کو مکمل طور پر ہمیں کہر آباد کہ دینا چاہیے اور ہدے وقت کا تعون اور اپنی موبائل میں اسکرین ٹائم ٹریکر کا اپیوگ کرنا چاہیے ٹی وی دیکھنے کا مقرر وقت بھی طے کرنا چاہیے
بالکل بھائییاان نے ایک دم صحیح فرمایا ہے اپنے موبائل میں اسکرین ٹائم سیٹ کر کے استعمال کریں اور ٹی وی دیکھنے کا ایک مرمت وقت طے کریں
جی جی
جب کوئی موبائل اٹھا اٹھائے کل سے استوال کرے کیا اس کی بقع کوئی حاجت ضروری ہے
جی جی جی ا جو روایتی مسائل کو بڑھاوا یعنی اسکرین کی جگہ ہے مطالعی کتب سجکاری یا میدان میں کھیل کود جیسی صحت بخش عادتوں کو حیات اپنی حیات کا حصہ بنانا چاہیے اور مطلب یہی کہ علی قدر سمائن آج ہم لبے لبا میں یا ٹی وی موبائل اور بہترین خادم ہیں مگر مد ترین آکا ہے اس کے انہیں مطلب اپنی سہولیت کے استعمال میں کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں اور بتائیے جناب
بےانوں ہ بالکل بھ صحیح بےجانوں ڈبوں میں اپنی توجہ اائی اور اس حقیقت کنان کو روکنے روکن کو دیک گی جو آپ کے آس پاس موجود اپنے بچوں کی اسکین سے اسپونٹ کرنے کی بجائے انہیں قدرت کی گود اور کتابوں کی سبت دیجے
بالکل بالکل جناب آپ نے صحی فرمایا اور یہی ہے کہ آپ نے جو بتایا وہ ایک نمبر صحیح بات ہے اس کے بارے میں کوئی دہرائے نہیں ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ جناب اور جو کتاب اور کے بارے میں اپنی بات کہی تو ضرور اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی کے بارے میں دو لائن اسپورد کرتے ہوئے کہنا چاہیں گے کہ زندگی پنوں میں ہے نظروں میں ہے اور اپنوں کے ساتھ میں اس سے مصروعی چک کے پیچھے بر اپنے وجود کو اندکار میں نہ دیں
بالکل بھائی جان ایک دم صحیح فرم ہے اور اس پیغام سے س سمی سمیٹتے ہیں اس کے بھی دنیا میں دنیا تو محج ایک خراب شامل ابھی کا سکون تو اپنے ہنر اوم کردار میں
جی جی جناب آپ نے صحیح فرمایا اور جو آپ نے بات ہے کہ وہ واجباتیں ہیں اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا
ٹھیک ہے ب
جی جی بالکل سبا ہے یار